ہ
ہلو السلام علیکم جی ہم تو بس خدا کا شکر ہے آپ فرمایں آپ کیسی ہیں سب خیریت سے ہے
جی سب خیریت سے ہیں کیا پکایا کھانے میں بس کچھ نہیں کہا آب شام کے کھانے کی تیاریاں کر رہے ہیں
جی ہم بھی ابھی بس سوچ ہی رہ تھے کیا پکا ہے کیونکہ ابھی سمے ہوتا جا رہا ہے
کھانے کے شام کے کھانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں کیا ہی پکای روز روز ہی رہ رہتا ہے نا کیا نہیں پکائے کیا پکائے دقتیں رہتی ہیں
جی اوپر سے آج کل تو بچوں کے نی نئی ضد سیکھ لی ہے نا مطلب باہر آ تے جاتے رہتے ہیں تو وہ فاسٹ فوڈ کھانا ہے باہر کا کھانا کھانا ہے
کل اپ نے صحیح فرمایا ہے ہاں باہر کا کھانا کھانے کے لیے ضد کرتے تے وہ باہر کا کھانا بھی پسند کرتے ہیں اب پھر ہم لوگ بھی یہی سوچ لیتے ہیں کہ ویسے تو کھاتے نہیں ہے گھر کا چلو کچھ بھی تو کھا رہے ہیں پر وہ ہنیکرک ہے باہر کا صحت کے لیے خراب ہے
سی کہا آپ نے اس میں کتنا میدا ہوتا ہے اور یہ تو ہم دیکنے بھی نہیں چہا رہے وہ کیسا تیل کتنی بار یوز کیا ہوا تیل واپس استعمال کر کے اسی میں چھان وان وان کے دے رہے ہیں چیزیں
جی جی بالکل بالکل کیا ہے نا کہ مطلب میدا وغیرہ ہے تیل وغیرہ ہے خراب اس میں بار بار چیزوں کو فرائی کر رہے ہیں یا پھر زیادہ دنوں کی رکھی ہوئی چیزیں یوز کر رہے ہیں اس کو ب اچے چاہو سے کھاتے ہیں كيوکے آج کل کے مسالے ایسے آ رہے ہیں نا چائنیز مسالے وغیرہ کہ بچوں کو لت لگ جا تی ہے ان کی کھانے کی
صعیع کھا اوپر سے ایسی چیزوں کو تو ایسے بھی نہیں کھا چاہیے اوپر سے اس میں پام آئل وغیرہ رہتا وہ بھی کتنا صحت کے لیے خراب رہتا ہے اور بچوں کو کیسے ہی سمجھائیں
بالکل ان کو کوئی مطلب علم ہی نہیں رہا کیا کیا کیا چل رہا ہے کیا نہیں اس کو کھانے سے مطلب ہوتا ہے بس ابھی پھر نا
تو تو بھی مطلب بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے
جی جی بالکل اب دقتیں تو بڑھی جاتی ہے نا کہ بچوں کی صحت کے ساتھ کھلواڈ ہو رہا ہے بچے مانتے بھی نہیں ہیں ابھی ہم لوگوں کو سوچنا سمجھنا پڑتا ہے نا کہ کیا ہی کریں جس سے بچے مانے پر یہ ہے نا فون پہ آج کل یوٹیوب پہ فون چل رہا ہے نا اس پہ دیکھ دیکھ کے اچھا اچھا اچھا کھانا ڈیکوریٹ کر کے بچوں کو لیے بناؤ تو بھی کھابھی لیتے ہیں کچھ چیزوں کو
جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے ہم امی کو امیوں کو ہی آگے چل کے مطلب یہ کرنا پڑتا ہے کوئی اچھا چیز سیکھنا پڑتا بچوں کو اگر گھر کا ہی کھانا کھلانا ہے تو
جی جی جی ویسے نا ہاں گھر میں سالن وغیرہ ہے ہری سبزی وغیرہ ہے دودھ وغیرہ ہے یہ اور بھی گوش وغیرہ اچھا تازی تو جن چیزوں کو کھلانے سے نا بچوں کو فرتیلا محسوس ہوتا ہو ہے ہیلدی محسوس ہوتا ہے اس سے بچوں کو مطلب فائدے مند بھی ہوتی ہے
بالکل صیحی کہا کہ جیسے کہ اگر ہم گھر کا کھانا کھے تو ہمیں فرتیلا محسوس ہوتا ہے جیسے اگر ہم ہم ہم بڑے لوگوں کو ہی لے لو ہم اگر کہیں باہر سے کچھ کھا کر آ تو اس سے کچھ گھر کا کایا بھی نہیں جاتا اور اب پورے دن ایسا لگتا ہے ہم کو کتنا آلس سا آ رہا ہے نیند سے آنے لگتی ہے اگر باہر کا آپ کچھ بھی کھالو تو
وہ گھر پہ پکاکے کھاؤ نا کوئی بھی اچھا ن نئی چیز بنا کے کھاؤ جو بازار سے کھ کیا اسی کو گھر پہ پکاو تو زیادہ تو کھا لیتے ہم اس کو اور وہ ہمیں مطلب بھاری پن بھی محسوس نہیں ہوتا پریشانی بھی نہیں ہوتی ہے اور باہر کا فاس چ وغیرہ ہم زیادہ کھا لیتے ہیں نا تو سارا دن پریشانی رہتی ہے
جی تو بالکل صیعی سوچے نا اگر صرف ہم تھوڑا سا موموز وغیرہ یا پزا وغیرہ بھی کھاے تو تو بھی ہمیں اتنا زیادہ لگتا ہے ہم تو کبھی کبار یہ سوچتے ہیں کہ بچوں کو اتنا باری محسوس ہوتا ہوگا جتنا ہمیں محسوس ہو رہا ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے تو
جی اور جیسے نا آج کل کے بچے کاں ہی اچھا کھانا کھاتے ہیں بس باہر کی چیزیں ہے ابھی کیا ہے کہ وہ موموز وغیرہ یہ آتی ہیں پوالتھین میں ریپر میں پیک وغیرہ چپس وغیرہ کھاتی ہیں یہ چیزیں بچوں کے لیے بہت زیادہ بکار ہے اسے السر وغیرہ ہوتے ہیں پیٹ میں درد ہوتا ہے پتھری وغیرہ بن جاتی ہے تو مسئلے تو زیادہ ہو رہے ہے نا جی جی جی بالکل ابھی کیا ہے نا کہ مطلب ابھی بچوں کو ہم کو ہی عادت ڈالنی ہوگی اس طرح طرح کا کھانا اس کو بنا کے طریقے سے کھلاؤ تو کیا کہتے ہیں اور بچے ہیلدی ہوجائے مطلب بچہ اچھا ہو جائے
جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے اب سوچے مطلب آج کے پہلے سے ہی مط لب دیکھا جائے تو پرانے زمانے سے تو ا اس وقت ہمیں کتنی ملاوٹی چیزیں آ رہی ہے اس میں بھی اگر ہم صرف باہر کا کھائیں گے یا باہر کا ایسا کچھ کھاتے رہیں گے تو بھی ہم ہماری صحت پہ کتنا اثر پڑے گا
جی جی جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے نا پر بچوں کو جتنا ہو مطلب فریش انڈے وغیرہ بچوں کو اچھا گوشت وغیرہ دودھ وغیرہ اور بچوں کو اچھا اچھا سالن وغیرہ دو نا تو ان کو زیادہ مطلب فھرتیلا بھی محسوس ہوتا ہے اور ان کے لیے ہیلدی بھی ہوتا ہے زیادہ بہتر ہوتا ہے انشاء اللہ ہاں ہاں ہاں بالکل پر آج کل کے بچے کہاں ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں کھانا ان کو تو وہ شڑی گلی چیزیں کھانا پسند ہے نا
جی یہ تو بالکل سہی کہا آپ نے مطلب وہ سجی س جاوٹ والی چیز ہے اور مطلب بچے بھی کیا کریں وہ دیکھ دیکھ دیکھ کاوے میں آ جاتے ہیں یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے
جی جی جی بالکل پت نہیں کیا ایسا ہوتا ہے باہر کے کھانے میں جس سے کہ مطلب ا خراب مطلب وہ مل رہا ہے اس سے بچوں کو طاقت نہیں مل رہی ہے بچوں اس کی لت لگے جا رہی ہے بچے پریشان رہتے ہیں اندر ہی اندر بچوں کو بیماریاں نکل رہی ہیں پتاہ نہیں کیا باہر کا کھانے میں ایسی ملاوٹیں ہوتی ہیں
جی اور اس میں سواد بھی مطلب ان کو زیادہ ملتا ہے نا اس کی وجہ سے شاید ان کو وہ اس چیز کی لت لگ جاتی ہے
جی جی جی بالکل ویسے نا ہمارے بڑے بزرگ لوگ ہوتے ہیں نا وہ اچھا کھانا کھاتے تھے
جی ان کے جی اس سمے میں تو کچھ ایسا سب ملاوٹ والی چیز تو ہوتی بھی نہیں تھی
ہاں بیماریاں بھی نہیں ہوتی تھیں اور کیونکہ وہ وہی کھاتے تھے ہیلدی کھانا کھاتے تھے موٹا کھانا کھاتے تھے گھر کی بنی ہوئی چیزیں کھاتے تھے تھے باہر کا نہیں کھتے تھے نہ باہر کا جانتے تھے تو انشاء اللہ وہ چیزیں زیادہ بہتر تھی پہلے بیماریاں نہیں تھیں پہلے کے لوگ زیادہ جیون جیتے تھے
جی مطلب اچھا کھانا کھانے کی وجہ سے ان کی صحت بھی اچھی رہتی تھی اب دیکھیے مطلب چھٹے چھوے بچوں کو اتنے زیادہ لنگس وغیرہ کی پروابلم ہو گئی یہی ساری چیزیں کھانے کی وجہ سے
جی جی جی آج کل چیزیں تو اتنی چل گئی ہے نا ہر چیز میں تو وینگر ہے وہ آتی ہے جینو موٹو آتی ہے سب طرح کے ونیگر وغیرہ ہوتی ہیں چائنیز پالے چائنیز فوڈ پیکنگ کے فوڈ
لیے یہ ساری چیزیں بھی مطلب ٹھیک ہی ہوں گی لیکن ان میں بھی اتنی ملاوٹ آنے لگی ہے نا کہ وہ ساری چیزیں اور نقصاندہ ہے
بالکل بالکل یہ پیکنگ کا پیکنگ فوڈ ہوتی ہے نا یہ زیادہ مطلب وہ مان لیے
جی وہ انسٹنٹ فوڈ وغیرہ یہ سب یہ میگی لے لو جیسے مطلب بچ چاپ سے کھائیں گے میگی لیکن میگی میں بھی کتنی مطلب ایسے ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بچے سمجھتے چلیے انسٹنٹ فوڈ کر کے کھا لیں گے آرام سے
آج کل تو مارکیٹ میں ایسی ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ ہم سمجھ نہیں پاتے یہ پلاسٹک کی چیز ہے یہ ملاوٹ کی ہے یہ ربڑ کی ہے پتا ہی نہیں پڑتا آج کل چاول دیکھ لو چاول گھنٹوں تک نہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں تو پھر وہ کستے رہتے ہیں وہ میں پہلے کے زمانے کے جو چاول تھے کتنے اچھے تھے مطلب
جی وہی تو سوچے نا روزمرہ کی چیزوں میں نی ملاوٹ ہوتی ہے وہی ہم کہہ رہے کہ وہی فاسٹ فوڈ میں کتنی ملاوٹ ہوتی ہوگی اس میں تو ویسے بھی میدا ہوتا ہے وہ وسے بھی ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے وہ اس میں اور ملاوٹ رہے گا تو ہمارے لیے کتنا نقصان دا ہوتا ہے وہ پھر
بالکل بالکل بالکل آپ نے صحیح ابھی کیا ہے نا کہ مطلب تو دودھ دودھ چا صحیح یہ ساری چیزیں پیک اب سب کی گھر میں ہوتی تھی گھر میں بناتے تھے اور وہ بھی دودھ پہلے تازی لاتے تھے اب کہاں پندرہ پندرہ دس دس دن کا دودھ پیکنگ کا آتا ہے کو یہ اچھی چیز تھوڑی نہیں آتی ہے یہ بیماری پالنے والی آتی ہیں
اوپر سے اگر دیکا جائے نا یہ جو اگر ان کو کچھ باہر سے کچھ کھان کا من ہوتا ہے تو وہ گھر پہ آٹا والے موموز بناتی ہے آٹے آرٹے سے تو مطلب وہ ساری چیزیں ہوں گی نہیں جتنے نقصان ان کو مدے سے ہو جاتی ہے تو وہ ساری چیزیں کرتی ہیں نا تو وہ ویسی والی چیزیں ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بھی یہی ساری چیزیں کرنی چاہیے مطلب صرف بچ چونک لیے نہیں یہ تو ہمارے لیے بھی اچھا ہوگا
سب کے لیے ہوتا ہے آج کل دیکھ لو ریفائنڈ وغیرہ آئل آ رہا ہے کتنا ملاوتی آ رہا ہے اس سے بھی بہت زیادہ دقت ہو رہی ہے اناءلہ آج کل تو یہ سمجھ لیجیے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں ہم ملاوٹ نہیں کا رہے ہیں
جی یہ تو بالکل صحیح کھا آپ نے کہ مطلب ملاوٹ کی چیزیں اتنی ہو رہی اوپر سے فاسٹ فوڈ کا بھی اتنا چلن چل گیا ہے نا
بہت زیادہ مطلب بچوں کا تو یہ ہو گیا ہے کہ ایک ہفتے میں دو دن تو کھانا کھائیں گے روٹی مطلب سالن کھائیں گے ابھی اور باقی سارا سوچتے ہیں کہ پورا فاسٹ فوڈ ہی کھائیں پتہ ہی نہیں پڑتا اگرھر سے باہر جا رہے ہیں تو فاسٹ فوڈ گھر میں پڑے ہیں چھٹی والے دن تو آن لائن فاسٹ فوڈ کینٹین وغیرہ پہ فاسٹ فوڈ فاسٹ فوڈ کا بہت زیادہ چلن ہو گیا ہر گھر میں ایک ٹائم تو فاسٹ فوڈ آتا ہی ہے
جی تو بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ
فاسٹ فوڈ کا بہت زیادہ کرز ہے نا فاسٹ فوڈ کو پسند بھی کر رہے لوگ
جی اوپر سے اتنے ایپ وغیرہ آ گئے ہیں نا تو بچوں کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ مطلب کچھ گھر پہ اچھا لیے تو وہ خود آرڈر کرنا ہے
جی جی جی بالکل آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ پہلے کے زمانے میں کوئی اچھی تھی نہیں پہلے کے زمانے میں یہ پالتو کی چیزیں تھی نہیں ہاں تو بچے بھی ارٹ پشٹ ہو آ گئے تھ تھے مجبوط اور وہ ہوا کرتے تھے اب کے کہیں ب چے ایک چپاٹ مارو رونے لگتے ہیں جٹپٹ ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں کوئی کھاتے نہیں ہے نا ہیلدی کسا کھانے تو کیا ہے فاسٹ فوڈ میں دیکھا بنا ہوا وہ میونی جاتی ہے کتنی گندی ہوتی ہے انشاء اللہ وہ کیسے کھا لیتے ہیں بچے لوگ
جی اور ان کو وہ ساری چیزیں چاؤ سے کھانے میں اچھا لگتا ہے
جی بالکل آپ نے سے بنوایا ہے میں بول تو رہی ہوں اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں بچوں کے کھانے کی میں تو جو بچوں کو لت لگ جاتی چھوٹتی نہیں ان سے بول تو رہی چائنیز مصالحے ہوتے ہیں اس میں چائنیز مسالحے ہوتے ہیں انشاء اللہ تو دقت دقت ہے رہتی
چلیے آپ سے بات کر کے بڑی خوشی ہوتی
جی بالکل بالکل آپ اپنے بچوں کو نا ہیلدی کھانا دیجیے گا
جی جی آبد شلی خدا حافظ